تو ہوں ہوں وعلیکم السلام
کیسیے ہیں
کچھ نہیں کھانا بنانا ہے کھانا بنا ری
کیا بنا رہے ہو آج
ہاں میں آج بنا رہی ہوں مٹر آلو کی سبزی
کیسے بنا
مٹر آلو ٹمیاٹو کی سبزی بنا رہی ہوں مٹر ڈالتے ہیں اس میں جیسے کہ آلو ب آلو کو چوپ کر لیتے ہیں مٹر وہ مٹر کو تھوڑا بوائل کر دیتے ہیں ایک دو تھوڑا پانی میں وہی ویسے جیسے کہ گرم پائی یہ پیاز گولڈن براؤن کیا ادرک گارلک پیسٹ ٹومیٹو ریڈ چلی پاؤڈر وہ سب ڈال کے پھر وہ سارے جتنے چاپ کیے ہوئے ویجیٹیبلس وہ ڈال دیتی ہوں میں کڑھائی میں بناتی ہو بڑی اچھی بنتی ہو مسالہ ڈالتی ہوں سبزی کا
آلو بوائل کرتے ہو یا پھر کاٹ کے بناتے
کاٹ کے ڈالتے ہیں کاٹ کے
کاٹ کے
ہاں کانٹ کے دال ٹی ہوں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس میں جیسے گرم مسالہ بھی دال تے ہیں تھوڑا لال مرچ پاؤڈر ہری مرچ ہوتی ہے گرین ڈال کے تھوڑا آئل اچھے سے زیادہ ڈالتے ہیں آئل سے اچھی تری آتی ٹیسٹ بھی آتا ہوں اڑے کے ہاں کے دس سے پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے ہوں آپ کیا بنا رہے ہو آج تو ایسی میری دس سے پندرہ منٹ میں سبزی ریڈی ہو گئی ایزی سمپل سی ریسیپی ہے وہ
کا اچھا ہاں ایزی تو ہے بہت ایزی ہے لیکن بہت اچھا ٹیسٹی بتا ہے سب ریسیپی بہت
ہوں اچھی بن جاتی
اور آج میں نے بناائے تور اور بڑی کا یعنی پکوڑا ڈال کیا وہ سبزی بنائی تھی میں نے اس نے ہاں جیسے تور کو ہم نے کاٹ لیا تو لیور کو سائڈ میں رکھ کے پھر اس کے بعد ہم نے بیسن کا کل میں دھنیا دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی کالی مرچ کا پیسٹ وہ اور لہسن ادرک کا پیسٹ ان کے اندر ملا کر پھر اس کو یعنی ہلکا یعنی تیل کڑھائی گرم کے تیل ڈال کے اس کے اندر اس کو چھان کے نکال لے بڑی بنا کے پکوڑے ٹائپ میں پھر اس کے بعد ہم نے ہاں پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے توری کاٹا ہوا توری کو تیل میں گرم یعنی تیل ڈال کے اس میں تو ہلکا سا سرسوں ڈال دیا فورن ڈال کے اس کو بھون کر ہلکا براؤن ہونا تک اس کو نکال کے پھر اس میں جو مسالہ ہم نے تیار کیا جیسے کہ لہسن ادرک کا پیسٹ اور دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر اور پھر اس میں یعنی ہم نے پیاز کاٹے کر تھوڑا ہری مرچی کاٹ کر یعنی ٹیسٹی کے لیے اس کے ہاں اس میں ڈال کے پھر اچھے سے مسالہ لال یعنی براؤن ہو جاتا ہے ایک دم پھر اس میں توری ڈال دیے توری ڈال کے اچھے سے یعنی اس کو بھون کر ہلکا پانی اپنے اکارڈنگ یعنی ڈال دیں دو گلاس ماترا یہ دو سے تین گلاس ڈال سکتے ہے پھر اس کے اندر پھر ہم نے ڈ ہاں پھر لاسٹ ہاں لاسٹ ہم نے وہ پکوڑا ڈالا اس کے اندر
اچھا بہت ایزی ریسیپی ہے یہ بناؤں میں بھی اپلائی کروں گی
ٹیسٹی بہت ٹیسٹی
اچھا نہیں بڑھیا بنی بہت اچھی بنتی ہے ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں بگارے بیگن ہمارے ادھر بگارے ہاں پلاؤ سے کھاتے ہیں ہمارے پاس بگارے بیگن جیسے کہ اس کا مسالہ بنتا ہے پھلی بھی تیل لی ہری مرچ پھر اس کے بعد تھوڑا گرم مسالہ اور مسالے وسالے ڈال کے ہوں پھر وہ مسالہ پورا بھون لیتی ہوں میں توے پہ پیاز بھی ڈالنا تلی وہ ڈال کے بھون کے مکسر میں باریک مسالہ کر دیتے اس کو پھر جیسے بیگن کٹ کرتی ہوں اس میں نمک بھر کے رکھ دیتی ہوں پانی میں چھوڑ دیتی بیگن جو ہوتے ہے تو
اچھا ہاں
تھوڑی دیر پانی بھی چھوڑ دیتی ہوں پھر میں مسالہ جو آئل ڈالتی ہوں اس میں مسالہ چھوڑ دیتی ہوں کڑھائی میں تیل ڈال کے ٹھیک ہے اس میں مرچی گارلک پیسٹ وہ سب ڈال کے ہلدی، نمک، مرچی، ہری مرچ ڈال کے وہ مصالحہ جو پیسا ہوا وہ چھوڑ دیتی ہوں پھر جو م بیگن پیسے ہوئے وہ ڈالتی ہوں یہ کٹ کیے ہوئے سوری بیگن
اچھا یعنی یعنی کدو کس کاٹتے ہیں اے ہو یا نارمل کاٹ کے ڈال
بیچ میں سے چیرے مارتے چار دو چیرے مارتے بس بیچ میں سے بیچ میں سے کٹ کرتے بیگن اس میں نمک بھر کے فرائی کرنے کے لیے مصالحے میں چھوڑ دی جیسا میں نے مصالحہ دالی پورا ویسے اس کے اندر پو را وہ دالی بیگن بیگن وہ ڈال کے مصالحہ اچھے سے پکنے دے تو بہت دیر تک ڈھک کے جیسے کہ بیس سے پچیس منٹ تک بیگن پکتے ہو اچھے لگ ہ ٹیسٹی لگتے ہو بنے بعد
پھر اوپر سے تیل بھی ڈالتے ہو یا پھر پاری تیل ڈالتے ہیں ایک ہی بات
نہیں تیل میں یچ پکاتی ہوں تیل میں پکتے ہو مصالحہ پورا آدھا گھنٹہ تی بیس سے پچیس منٹ مصالحہ پکانا پڑتا اتا اچھی ٹیسٹ آتے ہ ہاں وہی کتنا دس سے بیس منٹ میں بوائل ہو جاتے بیگن جو رہتے تو تیل ا تیل زیادہ ڈالنا اس میں تو ٹیسٹ بھی اچھا آتا اس کے اندر تیل زیاد ہونا چاہیے
ا تیل زیادہ ڈالنا ہوتا ہے
ہوں اس سے ٹیسٹ اچھا آ
کتنا یعنی کتنا بیگن میں یعنی تیل ڈالتے کتنا اتے
ہ ہوں تو اس میں تھوڑا پھر دھنیا اوپر سے ڈال دیتے گرین تھوڑا پانی چھوڑ کے تھوڑا گریوی جیسا بنا لیتی ہ بننے کے لیے کیا پندرہ سے بیس منٹ میں بن جاتی ہوں
اپنا کے بھی س
ہ ایزی اور سمپل ہے ایک دم ریسیپی وه ایزی سی ہے ہ ہوں نہیں بنا جلدی بن جاتی ہوں
اچھا
اور کیا بنا رہے آج آپ
آج میں بنا رہی تھی پالک یعنی پالک اور پالک کا ساگ یعنی
ہوں
ہ اور میں بناتی جیسے کہ پالک کو کٹ کر کے دھو کر اچھے سے پھر اس کو کٹ کر کے ا اس میں یعنی ڈال دیتے ہیں پرے پرے پھر اس کے اندر ہری مرچ اور لہسن دو تین کلی یعنی ایک کلی اور پیا پیاز کاٹ کے چا ٹکڑوں میں اور نمک ڈال کیا ڈھک دیتے تھوڑے دیر دس سے دس سے پندرہ منٹ پکنے میں ڈال دیتے پھر اس کے بعد یعنی پورا اچھے سے ملا کے
امم
ملانے والا ہوتا نا اس سے ملا کے پھر اس کے بعد ہم یعنی اس کو فورن لگا دیتے ہے تڑکا لگا دیتے
پیس دیتے کیا ہم پالک کو پالک پیستے کیا پنیر بنانے کےواسطے
ہاں ہاں وہی پیس کے ملا کے ہمارے پاس وہ ہوتا ہم نے مکسر میں نہیں پیستے وہ ملانے والا ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ رہی بولتے ہیں ہاں ہمارے گھر رہی بولا جاتا ہے اس کو پھر اس سے ہم ملاتے تو مکسر میں نہیں پیستے
اچھا
تو ملا کر کےھر ہم تڑکا لگ
امم اچھا اچھا
تڑکہ ہوجاتا ہے پھر لگاتے ہیں لہسن لال مرچ اور جیسے تڑکا لگا دیتے اس کے اندر پھر ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کھانے میں
اچھا
امم دس سے پندرہ منٹ تو یعنی لگ جاتا ہےبیس منٹ بیس منٹ لگ جاتا ہے ہم واں بننے میں پھر ہاں جلدی بن جاتا ہے پھر ہم ساتھ روٹی یا چاول کھاتے چاول بناتے ہیں ہم لوگ ساتھ اور پھر چاول بناتے تھے ہم آلو کی چٹنی
امم اچھا کیا بولتے اس کو سرسوں کے ساتھ
سر سو کا ساگ
اچھا امم
کافی اچھی بنتی ہے ہاں بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں چاول کے ساتھ تو اور اس کے ساتھ اور آلو کی چٹنی ہم لوگ بناتے ہیں آلو پیاز کو کاٹ کر کے وہ آلو بوائل ہونے کے کیلے دے دیتے پھر اس کے بعد پیاز اور لال مرچ پکا کر بھون کے اچھے سے یعنی بتا پھر چٹنی بناتے اس کے تیل ملا کر نمک کا تیل ڈالتے ہاں لال مرچ پکا کر ہاں
امم بیس منٹ میں بن جاتا ہونگا
ہاں
امم بہت ہی اچھی ہے سمپل سی ریسیپی ہے آپ کے پاس بنانے کے لیے
ہاں بہت جلدی بن جاتا ہے ابھی اور ایزی ریسیپی بھی ہے بہت
روٹی سے کھاتی ہے روٹی سے کھاتی شاید
نہیں اس میں ہم بناتے ہیں سمپل چاول دوپہر کا ہاں چاول بناتے بوائل پانی گرم ہونے کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد رائس دھو کر پھر اس میں ڈال دیتے ہیں سمپل جامن بناتے ہیں پھر اس کو پانی جلد پک جاتا ہے چاول دس پندرہ منٹ میں پھر اس کے بعد ہم پانی یعنی الگ کر کے چاول بھی کھالے
اچھا جلدی بن جاتی نا ریسیپیوں جھٹ پٹ امم نہیں اب تو بناؤں گی میں ابھی ٹرائے یہ کیا بولیں گے اس کو شملہ مرچ کا سالن
یہ کیسا بنا
یہ جیسے پہلے مسالہ ہوتا ہے اس کو باریک کرنا پھلی بیج تیلی اس میں کھوپرا ڈال کے پیاز سب کو بھون لیتے بھون کے تیل میں ڈال کے فیر وہ کر لیتے مکسر میں پیس لیتے جو مسالہ پھر پیسے وہ کڑھائی میں تیل ڈالتے وہ مسالہ ڈال دیتے ٹرمیرک پاؤڈر مرچی ہلدی سب دال کے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ دال دیے پھر شملہ مرچ جو کٹی ہے بڑی بڑی مرچ کو خالی بیچ میں سے تھوڑا کٹ کر دو ویسیچ چھوڑ دے تو اس کوکرم بنا کے
یعنی کہ اس کو کاٹ کر کے اس میں کوکر میں ڈال کے بناتے ا کافی اس سے بناتے بنتا ہے
نہیں اچھی جلدی بن جاتی ہے ہاں جھٹ پٹ بن جاتی ہوں ٹھیک ہے میری اپلائی کرو آپ کے اچھی ریسیپی تھی میں دیکھوں گی پھر میں بھی
ہاں میں بھی آپ کے ریسیپی دیکھوں گی رپلائی کروں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی